اللام علیکم
بعالیکمس اللام سب خریت ہے
سب خرییات آپ آپ فرمائے آپ کیا کر رہی ہیں اب
بس ہم بس ب جان ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں بس بس کچھ نہیں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں لائٹ نہیں آ رہی ہے
اور آپ نے نوش فرمایا
لائٹ گول ہو گئی ہے ہماری بالکل ہم نے نوش فرما دیا آج ہم نے چاول کھائے تھے نوس میں چاول کھائے ہم نے
انشاء اللہ انشاء اللہ اور آپ کی شہزادی کیا کر رہی ہیں اور آپ کے شوہر کیا کر رہے ہیں
ہمارے سوومر بھی کھا پی کر بس شہر پر چلے گئے ہیں تھوڑا
اچھا اچھا اور آپ کے ابی اور ابو
ہماری امی جان اپنی اپنی خالا جان سے بات کر رہی ہیں اور ابو جان ہماری تھوڑی لیٹے ان ادھر
اچھا اچھا نہیں اس شہر تو اپنی صحت کو درست بناتا ہے اس لیے درست تندرست اور درست صحت کے لیے آپ اس سیر پر جانا ضروری ہے نہیں آج تو ہمارا بہت خوش نما ہے اور بہتوستھ ہے آپ آپ فرمائ
یہ آپ دوسرے والے نوٹ پر جائیں
فرنیچر ہاں ہاں اببن گا تبب ج انشاء اللہ ہاں آدھا ہوا ہے آدھا انشاء اللہ انشاء اللہ آ آ کہ بہت دنوں بعد بہت دنوں بعد راب ہوا ہے آپ سے ہلو ان شاء اللہ بہت اچھا کیا بہت اچھا اچھا کیا آپ کا کیسا بزس چل رہا ہے ہے کوئی نئی ترقی ہوئی ہے ئی
نہیں بیگم نہیں مترم کود کوا شکر ہے بزنس میں کافی برکت ہے بس تھوڑا مصروفیت بڑھ گئی ہے کیونکہ جب ہمارا بزنس اچھا اچھا چلے گا تو مصروفیت تو پڑے گی پڑے گی کم ملا اسی لیے وقت کم مل کم ملتا ہے ان کو سب سے ملنے جلنے کا بات کر پپ کرنے کا
ا یہ تو بہتشرف ہے محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے میری خواہش ہے کہ آپ ایسے ہی آگے بڑھتی رہے اور ہم کو ایسے ہی مطلب خوش خبری سناتی رہے
بالکلامام کیا ت کہا ہے آ نے م بہت بہت نوازش بہت بہت نوازش ہم اپ جان آپ کی یہ محبت ہی آپ کی جو یہ محت بت نا آپنی جان وہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتی
ہاں ارے ش شکریہ شکریہ اس میں کیا بات ہے آپ دوست ہماری کبھی فرصت نکالی ہے ہم بیٹھ کر چائے نوش کر کرتے ہیں ہاں جی
ہم جیسے ہی ہم کو تھوڑا سا موقع ملے گا
ہ اناء اللہ ان شاء اللہ انشاء اللہ اناءلہ ہم ضرور فھر سے نکال کے آئیں گے اسی اتوار کو دیکھتے ہیں ہم تھوڑا گفتگو کرنے آئے آپ سے
بالکل معحتمہ آپ ہمارے گھر پر ضرور آئیے گا انشاء اللہ آپ کو جلدی ہمارے گھر پہ آنے کا موقع دے
انشاء اللہ ویسے اچھا آج آپ بتائیے کہ آج آپ تھوڑی سی پریشان دکھ رہی ہیںاں مجھے ایسا لگا سب خیریت تو ہے
ارے کچھ خیریت نہیں ہے
کیا ہو کیا آپ فرمائیں گی آپ سے
نہیں نہیں آپ سے کچھ کیا ہی چھپانا آپ سے کیا ہی چھپانا اگر آپ سے چھپانا ہوتا تو ہم آپ سے گفتگوئیں ہی بڑھتے ہیں بس تھوڑی سی ہماری ابا جانک جو طبیعت ہے وہ تھوڑی ناساج ہے اس لیے تھوڑا ہم ایسے ہی ہیں ہماری ایسا ہی ہونا ہے ہمارے ساتھ تھڑا
مہنگائی اور مہنگائی نے جینا م کر دیا ہے اور اناء م یہ سوچ کہ آپ کو
ارے بہت زیادہ مہنگائی نہیں نہیں ا بہت مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی بہت کمر توڑ ہو چکی ہے اس م بازار میں ہم جا کچھ بھی لینے جائیں تھوڑا سا تھوڑا سا سامان لینے جائ اسی پہ دیکھیا د آسمان کو چھو رہی ہے مہنگائی جیب خالی ہو جاتی ہے
یہ تو آپ نے سو فیصد بات سچ کہی ہے بالکل میں منڈی گئی تھی نا کل ٹماٹر اور آلو کے دام سے میرے وہش اڑ گئے سمجھ نہیں آتا عام انسان کھ میں تو پائی کیا اپی
بالکل بالکل صحیح فرما رہی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا مہنگائی نے سب کی کمر توڑ رکھی ہے اسٹ
تو آپ تو جیسے کہ بچوں کی فیس ہو گئی دو ہو گئی یہ تو خرچ الگ ہے میں اننی شروعات میں سیلری ختم ہو جاتی ہے بائے بائے جس سے ا جس سے نا وہ دن کاٹنا
تین کاارڈنا پورا مہینہ ٹنا جیسی س آئی ایسی تنکھا آپ جٹھ کا پتا نہیں سکتا ہے ہمارے یہاں بھی تھوڑا سا یہ ایسا ہی تھوڑی سی م پتے چل رہی ہیں کھینچتاان لگی ہے
یا ج جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے ابو کی صحت کے اوپر ہم چلو کچھ آج گفتگو کر لیتے ہیں ہم آپ کو کچھ آپ کو سجھاؤ دینا چاہیں گے اگر آپ گفتگو کرنے میں
بالکل موارم بالکل بالکل
دیکھیے ہاں صحت جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی حفاظت کرنا ہر انسان کا ال فرض ہے آپ تو جانتی ہوں گی انشاء اللہ آپ ہاں تو آپ صبح کی ہوا کھلی دھوپ جسمانی قبت کو بڑاتی ہے تو آپ صبح ش ضرور جایا کیجیےہ ا بک کے ساتھ میں اپنی کے ساتھ میں ندھی بھی گل ہیں اللاملم بالک اللام بجی آپ کو بھائی جان کیسے کیا آپ اپ ہی پوچھ رہی ہیں سب خیریت سے خیریت سے خریت سے ان شاء اللہ سب خریت ہے ہاں وہ پوچھ رہے ہیں روزانہ ورزش یات سے شئر کرنے سے کو آپ کے بدن کو نظام حجیبیت نظام حی ج درست رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے آپ کا اچا اچھ تو آپ جا پڑھنا چاہیں گی ب ان شاء اللہ اللہ کے رحم و کرم سے ہمارا بزنس بھی بہت اچا اچھا چل رہا ہے باقی آپ فرمائیں بالکل بالکل امین آمین زندگی کی بہادڑ میں سکون حاصل کرنے کے لیے نیند لینا بھی بہت ضروری ہے تو اس لیے ہم اپنے ویاپار کے گھر پہ بھی آ جاتے ہیں ف میں بھی ہمیں تقید تھ
بالکل بالکل یہ یہ تو بہت جر آرام
ہاں آپ کیا کسی کو تمباکو شراب جیسی بری عادت ہے کیا اگر آپ کے پریوار میں کوئی لیتا ہے
بری عادتیں ہیں تمباکو گٹکا یہ ساری جس کے کارن وہ ان کی تکلیف میں بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں
انشاء اللہ کو تھی دھ س لگا تمباکو شرار ایسی بری عادتیں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں اگر آپ کو پتا ہو تو
بک متمتی اندر س پ سری ختم ہو جاتا ہے
بالکل صحیح بول رہی ہیں آپ رات ہلکا کھانا کھانا دو گھنٹے پہلے کھانے ب
پ ش بکل ابھی آ بھی ٹہل کر ہی آئے باہر سے سیر کر کر ہی آئے کھانا کھانے سے پہلے ٹہل کھانا کھانے کے بعد
مسکراتا ہوا چہرہ اور صاب دل روحانی سکون کی سب سے بڑی کن جی آپ کو بتا تو ہوا ہی یہ سب ہ
بالکل محترما اور آپ کے ابو امی اور ان کے بچے سب ٹھیک ہے آپ
سب خریت ہیں سب خریت ہیں آج کا دن تھوڑا گرم جوشی کا تھا لیکن ابھی خوش نما ہو گیا ہے ہمارے یہاں کا آپ
اچھا ہم ارے ہمارے یہاں تو طبیعت ناسااز ہی چل رہی
اچھا اچھا پھر تو ٹھیک ہے آپ کا آپ ہے نا ایک کام کیجے میٹھے کا استعمال صحت کے لیے مرض یا بیماری کا سبب بن سکتا ہے رہ ہیں آپ پانی پینے پانی اس کے لیے پانی پی یہ جس میں سے زہریل مادے آسانی سے باہر نکل جائیں گے اگر آپ پانی پیئیں گی سیر کریں گی درست کریں گ تو یہ سب آ کیا بولتے ہیں شریر کے زہریلے مادے آسانی سے باہر نکل جائیں گے سمجھ رہی ہیں ہاں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ تھوڑا دور پہنچ گئی ہیں انشاء ہاں ہاں اب آ رہی ہے فرم
ت پانی پنے کے ا ہمارے شریر سے رہتا ہے تو ہاتھ
اپ کی اواز نہیں آ رہی ہے تھوڑا اور پاس میں آئے ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دور سے سے بات کر رہی ہیں مجھ سے
ہاں آ تو رہی ہے پر دور سے ہاں پہے آپ کیسے بات رہی تھی پہلے درست آ رہی تھی آپ کی آواز انشاء اللہ عبد الرس سری ہے اپر میں
اچھا ارے نوترا ہم یہ بول رہے تھے کہ ہمارے شریر سے اگر نہ نکل جائے ابھی تو پانی زیادہ پیئیں گے تو پسینہ آئے گا پسیینہ آئے گا تو ہمارے شریر میں جتنے بھی روگ ہے وہ سب باہر نکل جائیں گے
د
شہریل نے مارے سب باہ ہو جائیں گے اگر ہم پانی زیادہ سے زیادہ پئیں گے تو پسینے کے دوارا نکل جائیں گے
ا صحیح ہے شہر و تفریح سے ذہن کی تازگی اور وطن کو بھی چستی ملتی ہے آپ کو تو پت ہی ہوگا
بالکل صحیح فرماری ہیں محترمہ اور اس بارے میں آپ ذرا تھوڑا سا اور کچھ بتائیں آپ کے پاس تو حقیم ہے نا آپ کے جو آپ کے جو ابا جان کے ایک ملنے والے ہیں وہ حکیم ہے تو آپ کو اس بارے میں کچھ زیادہ ہی
بالکل بالکل بیماری کی حالت میں صبر اور صحیح علاج سے استعفیہ ضرور ملتا ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھنا ایک ہمیں ایک بہترین اور کامیاب زندگی میں گزار کر سکتا ہے سمجھ پا رہی ہیں آپ
بالکل بالکل محترما اللہ آپ کو اسی طریقے سے اور زیادہ ترقی دے ہمیں ایسے ہی آپ اور اچھے اچھے گان دیتی رہ
می جو تعلیم ہے وہی میں ہے تو میں آپ کو انشاء اللہ اس میں اور جاگروک کر
تعم آپ اسی میں تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں مجھے ایسا پتا چلا ہے کیا تو ہے
ضرور میں آپ کے سات اپنا پیغام ضرور ساھا کروں گی انشاء اللہ مجھے بھی گفتگو کریں گے پیغام دیں گے ہم
پیغام اسی طریقے سے آپ دیں انشاء اللہ وعلیکم السلام آ مین آم